ک ب جان
وعلیکم السلام بھائی جان اورہ فرمائیے بھائی جان کیا حال چال ہے
جی بھائی جان فرمائیے کچھ ہیلو
کیا بھ جان کیسے آپ کے پاس چلی گئی
ارے بھائی جان آپ کی بھی تھوی آواز کٹ رہی تھی ماشء اللہ شاید نیٹ ورک کا سو ہو سکتا ہے اس لیے ہو رہا ہوگا
ہو سکتا ہے اور سخصت ہے
جی جی جی جی ان شاء اللہ سب کچھ کہہ رہیے بس پکانا پکانا کرنے آئے تھے
ہاں ہاں بڑیا ہے چلو اچھا بات ہے اور آپ کےے بیگم بچے ٹھیک ہیں کیا
جی جی انشاء اللہ خدا کا وہ تو خدا کی مہربانی ہے سب کچھ ٹھیک ہے بس
چلو اچھی بات ہے خدا کا شکر ہے کہ بس بڑھیا ہے خذاقی مہربانی ہے خواب مکمل ہوے اچھا ہے
جی جی
یہ اور بھائی جان آج کل
جی جی
آج کل کی بریکنگ نیوز وغیرہ دیکھتے ہو کیا
ارے بھائی جان کل میں نے بارہ بجے تک وہ آندولن ہوا تھا وہ دیکھا تھا بھائی جان اس لیے میںقل دیر سویا کل میں نے دیکھا تھا کہ کتنی پوریت طریقوں سے بچوں کو بچوں کو پیٹا گیا ہے وہاں پر اورا س اللہ مجھے تو لگتا ہے کہ ہمیں بھی یہاں پر جانا چاہیے کل بہت بڑی غلطی ہو گئی اگر بھشیہ میں کبھی ایسا ہوتا ہے تو ہم بھی جائیں گے انشاء اللہ
بالکل بھائی جان بالکل ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ دیش کے لیے کچھ تو کریں کیونکہ سالے یہ نا پرشاسن ساسن سالا کمی نہا آپ کو ہو چکا ہے تو ہمیں سنبالنا پڑے گا کچھ کرنا پڑے گا ہمیں ہم یوا ہی نہ کچھ کر سکتے ہیں
جی جی پھر یہ دیکھیے کہ جو بھی لوگ وہاں پر آندولن پہ بیٹھے ہیں چیں وہ سونا بانگچو کو یااں پھر وہ ابجیت دیک کہ وہ وہ کیا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اچھے ہیں وہ پیسے میں بھی اچھ ہم سے تو ماشا اللہ بہت اچھے ہیں
ابھی بیٹھے کس کے لیے ہمارے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے
صحیح ہے بھائی جان ہمیں اس جگہ پر ہونا چاہیے جو ہمارا بلا چاہا ہے ہمارےھوشیہ کے بارے میں سوچ رہا ہے تو ہمیں سات تو دینااہیے بٹ کیا کچھ مجبوری ہی ہوتی ہیں کہ مطلب ہم گھر سے گھر ہی ہیں لیکن کوئی نہا اسٹوری وغیرہ لگا کے اور سمرتھن تو دے سکتے ہیں ہے نا
بھائی جان اسٹوری سے کچھ نہیں ہوتا جب وہاں پر کڑے ہو کر جتنا ہوتا ہے نا وہ چوری سے تو نہیں ہو پاتا ہے
ہاں ہاں م وہ بات تمہاریے ٹھیک ہے بھائی جان میں سمجتا ہوں بٹ پھر بھی اگر مان کے چلو مجبوری ہے نہیں جا پا رہے ہیں پہنچ پا رہے ہیں کسی کارن بس تمہیں پتتا ہے کہ منی پرابلم از ا بگ پرابلم تو تو یہاں سے تھوڑا یہیں سے تھوڑی ہیلپ کر سکتے ہیں مطلب دیکھو ہیلپ کرو چاہے من سے چاہے تن سے چاہے دن سے جیسے بھی ہو ویسے ہیلپ کروں تو مان کے چلو ہم دن سے تو نہیں نہ ہی تن سے ہو کھڑے ہو پا رہے ہیں تو من سے تو ہو ہی سکتے ہیں نا آرام سے دعا کر سکتے ہیں اور جتنا ہو سکے سوشل میڈیا کے مادھیم ہیلپ کر ہی سکتے ہیں
جی جی میں نے ان کا مطلب کیا ہے کہ میں یہ کل سوچ رہا تھا کہ میں نے کئی ویڈیوز دیکھی تو وہاں پر نا بہت بری طریقے سے بچوں کو پیٹا گیا تو ہمیں کیا ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے تا ہے کہ اگر ان فیوچر جیسے کیا ہے کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے تو کبھی وہ ہم سے پوچیں گے کہ جب یہ اتنا بڑا آدولن چل رہا تھا تب آپ کیا کہاں تھے کیا کر رہے تھے کیونکہ جب تمہارے لیے کوئی چاند اگر انشن پہ بیٹھا ہوا تھا بیس دن سے بیٹھا ہوا تھا تو تمہارا بھی اتنا فرض بنتا تھا کہ ایک دن تومہیں بھی جانا چاہیے تھا کیونکہ بھائی جان یہ تو یہ تو آپ کو ہی پتا ہے کہ کبھی نہ کبھی اتہس تو لکھا ہی جائے گا وہ لکھا بھی
جی بالکل دیکھو گھٹنیں گھٹنایں اتہاس بن جاتی ہیں بھائی جان
جی جی
ہاں
تو کبھی اتہس بھی ہم سے پوچھے گا کہ تم کہاں تھے اس ٹائم پہ جب یہ اتنا بڑا آندولن چل رہا تھا
وہ تو ٹھیک ہے خیر وہ تو صحیح ہے آپ نے صحیح بولا بھائی جان یہ لیکن جیسے بھی ہم دیکو مدد تو کریں اگر پہنچ جاتے ہیں وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ماں صاحب بہت اچھا ہے سونے پہ سہاگ آ ہے تو اور نہیں پہنچ پاتے ہیں تو ویسے بھی ہیلپ کر سکتے ہیں میں وہ بول رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ نہیں جؤ تو یہ نہیں بول رہا بھائی جان میں
بھائی جان میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں پر نا پولیس والوں کی کتنی مطلب کتنے بے شرم ہو چکے ہیں پولیس والے ان کو بس ایک آڈر کیا مل جاتا ہے وہ تو ایسی سمجھتی ہے جیسے کو دھا پیغام آگے آئے گ
ہاں جی جی ہاں
مطلب یار پولیس والوں کے اندر تو ج
ا تو آتنکوادی ہیں مان کے چلو آتنکوادی کم سے کم ان کا پتا چل جائے کہ یہ آتنک واد یہ تو کم سے کم ان سے سترک ہو کے ل لٹ تو سکتے ہیں نا ڈٹ کے مقابلہات تو کر سکتے ہیں
میں نے دیکھا میں نے دیکھا کہ وہاں پر جو آر اے ایف کے جوان وہ ایک دس دس جوان مل کے ایک ایک بچے کو پیٹ رہے ہیں بھائی جان کتنی بری پیرمی سے پیٹا تھا
جی یہ مجھے لگتا ہے نا سنو جہاں تک میری سمجھ میں آ رہا ہے بھائی جان میں میرے حساب سے نا یہ اٹھارہ سو ستاون والا کہیں سسٹم نہ ہو جائے کیوںکہ کچھ سینا بھی نا سین کے جوان ہیں جیسے آرمی والے تو بونا اس کے سخت خلاف ہیں بھائی صاحب اس پرو ٹیسٹ کے پچھم ہے نا کہ پچھا وہ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی آپ مر تھوڑی نہ جاؤ گے مر جاؤ گے تو کیا ہوا آپ آندولن میں آندولن باگ لے اورا آندولن کا حصہ تو شہید کہ لاؤ گے ا یہ یہ مادر چودوں میں ان میں اتنی اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو مار بھی دیں اتنا آسان نہیں مار رہا آپ کو یہ بول رہے ہیں میں نے کئی ویڈیو دیکھی ہیں
جی ارے بھائی جان وہ کیا ہے کہ جو انسان ہمارے جو آرمی والے ہیں وہ اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ میں یا پھر اتنی گرمی میں اتنے جنگلوں میں وہ رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سرکار ہمارے لیے کیا کر رہی ہے بھائی جان اس سرار تھ نا اس حکومت سے ہمارے فوجی بھی کچھ نہیں ہے کیونکہ انہیں کبھی آڈر نہیں دیا جاتا ہے بس ایک اسٹرائیک کرا دیتے ہیں اور
جی جی
اب جو انسان سچ کو دیکھ سکتا ہے نا وہ چاہے فوجی ہو چاہے ٹیچر ہو ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کو س سب کچھ دکھائی دیتا ہے لیکن ہمارے ملک کے بس کچھ ہی لوگ ایسے ہیں کہ ان کی آنکھوں پہ اتنا تگڑا پردہ ڈلا ہوا ہے کہ وہ کبھی دیک ہی نہیں پاتے ب غلط کون ہے جن کو ہم آج کل نا اندھ وقت کہتے ہیں وہ کبھی دیک ہی نہیں پاتے کہ گھوما ہمارے پاس ساتھ
کو جی بھائی جان دیکھو ریئل میں اند وقت الگ ہے اور کہنے کہنے میں کہنے کے لیے اندھ وقت دوسرے ہیں اور ریئل لائف میں نا اندھ وقت دوسرری ہیں ریئل لائف میں ان وقت وہ ہے بھائی جان جو دیکھ کر گ اندیکھا کر کر رہے ہیں اور یہ یہ گورنمنٹ نہا میں تو وہی چاہتا ہ میں تو مطلب ایک بار اس کی دو دو بار اس کا وہ تو ہوا تھا نا چنای تیسری بار لڑا تھا اندر چنا ہوا تھا اس کا پی ایم کا تو میں نے سیدھا میں نے اس کو ووٹ ہی نہیں کیا میں بھائی جان مجھے پتا تھا کیونکہ مان کے چلو کوئی بھی ہو نشہ بہت برا چیز ہوتا ہے اس لیے ستا کا نسہ نا سالا سب کچھ برباد کر دیتا ہے انسان کی زندگی کو زندگی نہیں نرک بنا دیتا بھائی جیتے جی
ابھی یہ دیکھیےی سرار کا کتنی تعینات صحیحے جیسے کیا ہے کہ ہمارے پھر راجستھان میں پہل کیا ہے کالج کے پرریسیڈنٹ کے چناؤ ہوتے تھے یہ سرک جب سے آئیے انہوں نے چناؤ ہی بند کر دیے
چناو بند کر دیے
انہوں نے چناؤ ہی بند کر دیے
رجستھان میں دیکھو جب سے بی جے پی کی آئی ہے نا تبھی سے چناؤ بند ہو گئے ہیں اور کگریس کی تھی تو چناؤ ہوئے تھے
ا بھائی جان پھر ابھی کیا ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوا کہ یہ پیٹرول میں وہ اتنا بلاتے ہیں تو ابھی نہ تو اس پہ سچھ بولتا ہے نہ بے بچ بولتا ہے کیوں اس کے پیچے ایک کار ہے کہ پچھ کی بھی وہی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں جو وپش کی لگی ہوئی ہیں اور دونوں ہی اتن بیچ رہے ہیں سرار کو اپنا موٹا پیسہ کما رہے ہیں تو بولے گا ن دونوں کے لیے فائدہ اور د اور یہاں سے کیا ہے کہ جو بھی ہے پقش والے ہوں چاہے وپقش والے ہووں سبی کے بچےودیشوں میں پڑ رہے ہیں سالے ہمیں بتاتے ہیں کہ تمہارا دھرم خطرے میں تمہاری جاتی خطرے میں تم یہ خطرے میں ہندو خطرے میں مسلم یہ ہمیں اس بات پہ بڑکاتے ہیں
لوگ سجھنے کو تیار نہیں ہے بھائی جان اب بھی کچھ لو بول رہے ہیں سنو میرے سے کیا بول رہا تھا ایک لڑکا بول رہا تھا کہ بھائی تم نے یہ اسٹوری لگا رکھی ہے سونم بانگ چک والی ان کی ہاں بیں لگا رکھی ہے میں نے تو اس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو م کی تجھے بتا کیا جاننا ہے وہ بولا کہ یہ پاکستان کیوں گیا تھا اور اس کے اس کا آئی ایس آئی سے سبندھ ہے یہ امرکا کے لیے کام کرتا ہے یہ ان کا پاکستان سے اچھا سبندھ ہے یہ انہوں نے طالبانی طالبانیوں نے بھیجا ہے ایسے کر کے بول رہا تھا نہیں بھائی جان اور پتا کیا بول رہ تھا ہے یہ بول رہا تھا تھا کہ یہ سنااتن دھرم کو گالی دے رہا تھا یہ کر رہا تھا اگر من کیی توج یہ سچائی کی بتایا کیا ہے وہ بول رہا تھا ہے بینکی دیکھ میں نے اس کے بعد چار پانچ ویڈیو بھیجی خوب دبا کے چار پانچ ویڈیو سنتن والی بھیجی میں بھائی دیو پکا سنتن ہی مجھے پتا ہے میں کٹر سناتی ہوں میں اچھیے طریقے سے جانتا ہوں کہ کیسے بات کرنی کیا کرنا ہے اور کس کو کیا سمجھانا ہے تو وہ اس نے پھر تین پانچ کرنا ہی بند کر دیا میں نے کہا دیکھ بھائی میں نہ تو گورنمنٹ کے خلاف ہوں نہ کسی پروٹیسٹ کے خلاف ہوں جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے تو بھی پڑ رہا ہے میں بھی پڑ رہا ہوں میری بھی لائف ہے تیری بھی لائف ہے اگر ہم سب کی لائف ایسے گول مول ہو جائے گی تو ایسے تم فری میں وہ کیا کہتے ہیں نوکر بن جاؤ نا بدوا مزدور بن جاؤ آپ کام کرتے رہو ان کو پیسے دیتے رہو
ارے بھائی جان اسی وجہ سے تو مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ جو لڑکے ابھی گورنمنٹ تیار گورنمنٹ نوکری کی تیاری کر رہے ہیں اگر وہ شاید اگر گورمنٹ میں اگر نوکر بن بھی گئے تو کیا ایسی سرکاری کے ایسی سرکار کے لیے کام کرنے کے بعد وہ کیا ایماندار رہ پائیں گے کیا اپنے دیش میں کچھ اچھا ہو پائے گا
بھائی جان ایمانداری کی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں نا کہ وہ ایماندار تو کیا ہی بنیں گے ان کو یار بیٹھے بیٹھے ملتا رہے گا نا وہ ہر کوئی آرام کی چاہتا ہے محنت کوئی نہیں کرنا چاہتا آج کے لائف میں آج کے ٹائم میں تم وہ دیکھو کیا ہے م اللہ کی ادھپک جو ٹیچرس ہوتے ہیں نا وہ سارے بیٹھے بیٹھے کی مفت کا کھا رہے ہیں بھائی جان
بس اسی لیے تو ہر کوئی سرکاری نوکری پہ پیدا ہے بھائی جان کیونکہ سبھی کو پتا ہے کہ نوکری میں کام کرو کرو نہ کرو پیسے آپ کو پورے ملیں گے ہر مہینے کی ایک تاریخ کو ملیں گے آپ چاہے کام کر رہے ہو نہ کر رہے ہو کچھ بھی کرو اسی لیے تو یہ آج کا یواانا انا اتنا پاگل ہو چکا ہے نوکری کے پیچے کہ اپنی پانچ پانچ دس دس سال اس نوکری میں اپنی جوانی ہی کبا دے رہا ہے
بالکل بالکل ان کو یار ان کو یہی نہیں پتا چل رہا ہے ہم کیا ہو رہے ہیں کیا پا رہے ہیں
اب یہ دیکھ یہ کہ اگر کوئی انسان جیسے آپ ہیں مان لیجیے آپ ایم اے کر کے کوئی لیکچرار بن بھی جاتے ہیں تو بھی آپ کیا آپ اپنے گاؤں کے لیے کتنا کچھ اچھا کر رہے ہیں کچھ اچھا کر پا رہے ہیں بس آپ کو پیسہ آپ کی زندگی سدھر جائے گی باقی آپ اپنے گاؤں کے لیے سماج کے لیے کوئی یوگدان نہیں دےھ پیں
جی جی ایک بات بتا ہوں بھائی جان جیسے لوگ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ کیا ہے کہ اچھے لوگ ہوتے نا ان کو برے لگے جینے نہیں دیتے ہیں سالے اب تم اچھا بنو گے تو پیچھے چار لوگ کھڑے ہیں جو برا جو نہیں چاہتے تم اچھا کرو اور اچھا کرو گے تو ان کا ان کی ویلو ختم ہو جائے گی سیدھی سی بات یہی ہے تو کوئی نہیں چاہتا کہ میں سب میں سے اٹھوں یا میرے میرا مطلب وہ کیا ہے کہ بر چا سو ختم ہو
ارے بھائی جان میں بھی کیا ہے کہ ایسے ہی
فف
میں پہلے تیاری کر رہا تھا گورنمنٹ ایگزام کی تو جب میں نے بھی دیکھا کہ ایسے ہی یہ آندولن کبھی سرکار ہمارے خلاف کچھ کر دیتی ہے کبھی کتنا برا کر دیتی ہے
ج
ت میرا نا سرکاری نوکری سے ماشاء اللہ منی ہٹ گیا مجھے لگا کہ کبھی بوشیہ میں اگر ہم بھی نوکر ایسے ہی بن گئے اور ہمیں بھی ایسے اوپر سے آرڈر آیا کرے گا کہ وہ بیےگنا انسان ہے بلے سے جیسے ہی آپ کا ہی میں ادہر لیتا ہوں آپ بلے ہی کچھ نہیں کیا وہ آپ اچھے کے لیے لڑ رہے ہو ہم پولیس والے ہ ہمار ہمے پاس ایک آڈر آتا ہے کہ اس کو اٹا کر جیل میں ڈالو تو اناء اللہ ہمیں ڈالنا ہی پڑے گا
ہ انشاء اللہ بھائی جانا ہ تو